ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان بوولے نا بھائی جان کیا حال چال ہے
سب کھیریے تھے اپنے کےاں
میرا بھی سب خیریت ہے بھ جان کانا کھا لیا
ہاں کا لیی آپ کھا لے
جی بھائی جان ہم کھا لیے اور بتائیے بھائی جان کیا پسند ہے آپ کو کھانا میں بھ جان
کھانے میں چاول دال سبزی سلاد اور یہی چٹنی وغیرہ آپ کو کیا پسند ہے
ہم کو تو بھائی جان پنیر کا سبزی کافی پسند ہے ہم پنیر کو بھجا ہوا صرف پنیر کافی پسند ہے یا تیل میں چھنا ہوا پسند ہے س اور کچا پنیر بھی کافی پسند ہے بھائی جان ویسے آج کیا کھانا کھیا ہے بھائی جان آپ
آج تو کھائےیں چکن مٹن چاول سلاد
وہ اب خود سے کھایا بھائی جان
ہاں امی جان بنائیے خود سے کھائے ہیں
او بھائی جان تو سب سے اچھا آ پکو کیا کھانا لگتا ہے بھائی جان پھل آپ کو پسند ہے کہ نہیں
پھل تو پسند ہے ہی
او فل پسند ہے
ہاں
کون سا پھل زیادہ پسند ہے بھائی جان
سیب
انند
ہوں شی سترا
ہمیں تو کیا ناریل کو پسند
ہاں ناریل تو پسند ہے
اور کیا آپ کو ناریل کا پانی پینا زیادہ پسند ہے یا اس کا کھانا پسند سن
دونوں ہی کھانا پسند تو ہے ہی لیکن ناریل پانی بھی بہت پسند ہے
کیرلا چلنے کا پلان ہے نا بھ جان کیا آپ کو کیرلا پسند ہے دیش کیا آپ کو ہم سنے تھے کہ آپ کو کیرلا کافی پسند پند ہے اور آپ نے پلان بھی بنایا تھا کہ ہمیں کیرلا پسند ہے
شوش رہے ہیں کیرلا کا جو جو جنگل ہوتا ہے نا اس میں گھومنے کی کے لیے اور وہاں کا جو تالاب ہے اس میں نہانے کے لیے
او اور بتائیے بھائی جان کیا کیا کھانا ہوا ہے
کھانا بتائیں کھائیں چکن مٹن چاول سلاد
کیا کہیں گھوم گ ہے بھائی جان کیا کہیں گھومنے کا پلان بنا ہے کل چلا جائے کہیں گھومنے
کال کر رہے چلیے گھومنے متہاری
بتائی وہاں جا کے کیا کرنا
وہاں جا کر تھوڑا ودیالیہ میں شکک سے شکشک سے تھوڑا بات کریں گے اس کے بعد کہیں مال میں جائیں گے س کپڑے وپڑے لیں گے اور اس کے بعد کچھ کھانا وانا کھائیں گے پھر چل آیں گے
جی بھائی جان کیا آپ کو والی بال کھیلنا پسند ہے بھائی جان
ہاں پسند ہے لیکن اترنا نہیں
جی بھائی جان ہمیں بی وال لہ کافی دن ہو گئے بھائی جان ہم اپنے دو دوست
ہمیں بھی کافی دن ہو چکا ہے
کیا کہیں گھومنے کا پلان ہے بھائی جان کہیں باہر اپنے رجیہ سے
ہاں سوچے ہیں کہ تھوڑا ممبئی گھوم ہے
ہاں تو گھوم لیجے بھائی جان اچھی بات ہے اور گھومنا بھی چاہیے بھائی جان کافی دن گھر میں رہیے گا تو دماغ تھوڑا فریش بھی چاہیے تو اس لیے گھوم جانا چاہیے کیا گھومنے سے دماغ فریش ہوتا ہے
ہاں بالکل
ہ اور بھائی جان بتائیے نا گرمی کس طرح ہے بھائی جان
گرمی تو ادھر بہت پڑ رہی ہے لیکن ابھی فی الحال ٹھیک ہے
بھائی جن
کیااں موسم کیسا ہے
ہاں بھائی جان میرے یہاں موسم کافی اچھا ہے کافی گرمی ہے بھائی جان میرا تو پورا شریر بھیگ گیا ہے گرمی سے اتنا گرمی
او چلیے اور بتائیے پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے
جی بھ جان میرا پورا پڑھائی لکھائی ٹھیک چل رہا ہے آپ اپنا بتائیے نا بھائی جان آپ کا پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا
ہمارا بھی ٹھیک ہی چل رہا ہے
اور جی بھائی جان ہم قریب دن میں ہم چھ گھنٹہ پڑھائی کر کرتے ہیں ہم پورے دن میں ہم پورے دن میں کرریب آٹھ گھنٹہ پڑھائی کرتے ہیں بھائی جان جس میں چار گھنٹہ صبح اور چار گھنٹہ رات
چلیے آٹھ گھنٹہ
آپ کتنا دیر پڑھائی کرتے ہو بھائی جان
ہم یہیں تین سے چار گھنٹے دن میں اور دو گھنٹے رات میں
او اور کھانا میں آپ کو کیا کیا بنانے آتا ہے بھائی جانا کیا آپ کو کھانا بنانے آتا ہے
ہاں آتا ہے ہاں ہیلو چاول چاول دال سبزی اس کے بعد سبزی ہر طرح کا سبزی بھنڈی کا سبزی پرول کا سبزی گوبھی کا سبزی
ویسے آپ کا بھائی جان آپ کا سب سے پسندیدہ سبزی کا نام س کیا
لوکی
لوکی کی سبزی
ہاں
فورن والا یا بینس فورن والا بھائی جان کیا کو فوران والا لوکی کا سبزی پسند ہے
ہاں بہت جیادہ
او بھائی جان چلیے تب تو اچھی بات ہے کیا بھائی جان آپ بنگلور چلنا پسند کریں گے
ہاں بالکل بنگلور کے بڑی س شہر ہے اس میں تھوڑا ہم بھی جائیں گے گھومیں گے پھریں گے
ہم کو تھوڑا اوٹی جانا ہے بھائی جان کافی اچھا بہت شاندار فیلڈ ہے بھائی جان نا
ہاں بہت زیادہ
چنئی میں ہے نا بھائی جان
ہاں چنئی میں ہے
فلور کے طرف ہی ہے بھائی جان چنئی قریب زیادہ نہیں آپ دس گھنٹے میں چلے جائیے گا
چلیے آپ کے ساتھ چلے چلیں گے ہم بھی
ہاں بھائی جان لے چلیں گے ہم آپ کو اور بھائی جان کیا آپ کو تھوڑا سعودی عرب گھومنے کا من ہے بھائی جان ہم کو کافی من ہے بھائی جان
ہمیں تو اتنا پسند نہیں ہے لیکن آپ کہیں گے تو چل چلیں گے
جی بھائی جان چل چلنا چاہیے کیونکہ تھوڑا گھوم لینا چاہیے بھائی جان دیش ودیش باہر گھومیں گے ت باہر کے کنٹری کے لوگوں کو جانیں گے
ہوں صی گا رہے ہیں باہر کے لوگوں سے ملیں گے جلیں گے تو کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا نیا ج
جی
آپ بتائیے اب ک چلیے گا کہیں گھومنے ہاں سب خیریت ہے
گرمی کس طرح ہے بھائی جان وہاں پہ تو
یہاں تو گرمی آج بہت زیادہ تھی یہاں دھوپ بھی بہت زیادہ تھا حالت خراب ہو گیا تھا آج ہاں آپ کہیے
ہاں بھائی بھائی جان ادھر ادھر تو گرمی بہت زیادہ ہے بھائی جان میں تو ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں پورا بھیگ گیا ہوں گرمی سے بھائی جان
چلیے ٹھیک ہے کل چلیے گا کہیں گھومنے
ہاں بھائی جان چلا جائے گا بھائی جان شہر کی اور چلا جائے گا بھائی جان اور ہمیں پودا خریدنا ہے بھائی جان گلاب کا دو چار امرود کا دو لیچی کی دو آم کی اور چھ سات گیندے کے پھول خریدنے ہیں بھائی جان کیا آپ کو بھی خریدنے ہیں پودے
پودے تو نہیں لیکن لیچی ہم خریدیں گے
ٹھیک ہے بھائی جان چلا جائے گا کتنے بجے کے قریب چلیے گا بھائی جان
دس بجے سے
ٹھیک ہے بھائی جان چلا جائے گا اور بھائی جان بس سے چلنا ہے یا اپنا گاڑی سے چلنا ہے
آپ کو کیا ٹھیک لگتا ہے
ہمیں تو بھائی جان آپ جو چیز سے لے چلو وہ چیز صحیح رہے گا بس سے جاؤ گے تو دس روپیہ لگے گا اور دس روپے ادھر سے لگے گا بیس روپے ہوگا اور گاڑی سے جاؤ تو اپنا پیٹرول بھروا کے جاؤ تو قریب ایک سو بیس روپ پے لگیں گے
سب اپنا خود کا گاڑی پڑے گا
جی بھائی جان گاڑی سے ہی تو ہم لوگ کہیں بھی رک سکتے ہیں تھوڑا بھوک لگے تو کھا سک
ہاں صحیح کہہ رہے ہیں وہ اپنا گاڑی رہے گا ت کہیں بھی آ جا سکتے ہیں
کیا آپ اچھے سے گاڑی چلا لیتے ہیں بھائی جان چلیے بھائی جان تو تو بہت تواچھے اور بتائیے بھائی جان اس بار بکری عید میں کہاں رہنا ہے
اس باہر بکری عید میں تو سوچ رہے ہے کہ گاؤں گاؤں میں ہی منایا جائے امی ابو کے ساتھ
ٹھیک ہے بھائی جان ہم اگر آپ فری ہو تو ہمارے بھی گھر آ جائیے گا بھائی جان ہم ہم آپ کو سیویا کھلائیں گے بھ جان کیا آپ کو سیویا پسند ہے
ہاں بہت زیادہ پسند ہے
تو چلیے تب تو اچھا ہے کیا آپ کو بھائی جان وہ عید آپ کا اچھا گیا تھا بھائی جان کیا آپ کے گھر عید اچھا سے بنا
ہاں بہت اچھے سے منا
مزہ آیا بھائی جان آپ کو اس بار
ہاں مزہ تو بہت ایا
بھائی میں نے تو اس بار کی عید سب سے بڑھیا بنایا تھا
چلیے اچھی بات ہے
اور بھائی جان پیڑ پودے لگاتے ہیں آپ
ہاں پودے پیڑ پودے کافی لگائے ہیں ہیں امرود کا بھی نئے پودے لگائے ہیں اور کیلے کا کیلے کا تو تھا ہی پہلے سے ایک اور دوتھ کا پیڑ لگائے ہیں
چلیے بھائی جان تب تو اچھی بات ہے کیا آپ کو کھیل پسند ہے بھائی جان
ہاں
آپ کو گھر میں گھر کے اندر کھیلنا پسند ہے بھائی جان کی کیا آپ کو گھر کے باہر کھیلنا
دونوں ہی گھر کے اندر لکا چھپی گھر کے باہر کرکٹ فٹ بالز اس کے بعد بیٹمنٹس اور گھر
پسند ہے بھائی جان
سب سے زیادہ ابھی تو ہم گیم کھیلتے ہیں فری فائر
چلیے بھائی جان مطلب آپ سب سے زیادہ موبائل چلاتے ہیں نا بھائی جان
ہاں بھائی جان
پڑھائی کیسے چل رہی ہے بھائی جان ٹھیک چل رہی ہے
ہاں بھائی جان پڑھائی تو ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے
کیا آپ کو چیری بلوزم کا فلاور پیڑ اچھا لگتا ہے جس میں گلابی کلر کا پتا ہوتا ہے
یہ نام تو پہلی بار سن رہے ہیں بھائی جان
تو آپ نہیں جانتے کیا آپ جاپان جانتے ہو
جانتے ہیں تو
جی وہاں پہ آپ گلابی کلر کا پھول دیکھے پھر
دیکھے نہیں دیکھے ہوں گے یاد نہیں آ رہا
او بھائی جان ٹھیک ہے بھائی جان اپنا خیال رکھیے گا بھائی جان گرمی میں کم نکلیے گا امی جان ابو جان کو میرا سلام کرے گا ٹھیک بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی ج
اللہ حافظ بھائی جان
اللہ حافظ